تم نے تو
بڑھیا ہے وعلیکم السلام
بہت دنوں بات ہو رہی ہے
ہاں سچ کا تھوڑا کچھ کام تھا اس کے لیے بزی تھی میں
اچھا اچھا ٹھیک ہے ابھی فری ہو آپ بات کرنے کے لیے
ہاں
اچھی بات کوئی بات نہیں آج کا دن کیسا رہا
ا اچھا تھا آج صبح تھوڑا جلدی اٹھ گئی تھی گھر کے کچھ کام کیے اور بس فری
ناشتہ کیا تھوڑی
ہاں ناشتہ تو ہو گیا ہے
اچھا پھر صفائی وغیرہ
ہاں وہ بھی چل رہی ہیں ابھی کیا ہے تھوڑا بہت اور باقی ہے چل رہی ہے
تو اچھی بات ہے آج کل پڑھائی کیسے چل رہی ہے
ہ پڑھائی تو ٹھیک ہی چل رہی ہے فی الحال تو
اچھا کنسلٹینسی ہی امپورٹینٹ ہے ابھی کی لائف میں پڑھائی کے لیے فوکس
ہاں وہ تو بہت زیادہ ضروری ہے سچ میں میری کالج کی ٹائمنگ صبح میں میں آٹھ بجے جاتی ہوں اور دوپہر میں دو بجے تک رہتا ہے میرا
اچھا آپ کون سے سبجیکٹ لےو ابھی
میرا پولیٹیکل سائنس ہے اکنامکس ہے اور جغرافی ہے
اچھا تب میں تو سائنس میں لی ت ایڈمیشن میرا صبح نو آٹھ بجے سے شام کے پانچ بجے تک رہتی ہے میری کالج
ہاں میں اچھا کورس کرنا چاہتی ہوں اور جاب بھی
اچھا میں بھی اسی لیے میں سائنس لگائی اور اتنا ہیڈیک ہوتا ہے کہ پورا دن اسٹڈی اسٹڈی مطلب مین سے سائنس میتھس بیو کیمیسٹری فزکس یہ سبجیکٹس رہتے ہیں تو اس کا ریوزن کرواتے ہیں پیپرس لیتے ہیں بیک ٹو بیک ایگزامس اس کی وجہ سے مجھے آپ کے ساتھ بات کرنے کے لیے ٹائم ہی نہیں ملا
اوکے آپ کون سے اس اسکل پہ ورک کر رہے ہو
میں اسکل پہ نہیں میں اسکل تو ابھی کچھ پلان نہیں کیوں ابھی ایگزامس ہیں تھوڑا ایگزام کے بعد سوچ رہی ہوں کہ کچھ اسکلس میں بھی امپلیمنٹ کروں ابھی ایگزامس ہیں تو وہی اسٹڈی کری تھی تو ٹائم نہیں مل رہا تھا تو پھر بھی کسی کچھ نہ کچھ وجہ کی وجہ سے تو فون یوز کرنا ہی پڑتا ہے کبھی کلاسز دیکھنے کبھی ریلس اسکرول کرنے
ہ آج کل اسی کی زیادہ ڈیمانڈ ہے نا
ہاں بنا فون کے تو رہ سکتے نہیں پورا دن کالج میں تو بتاتے ہیں ایسا ویسا کر کے کہ گھر آنے کے بعد پہلا فون سرچ کرتے ہیں کدھر ہے
ویسے تمہیں ٹریولنگ پسند ہے
مجھے ٹریولنگ پسند ہے لیکن زیادہ نہیں مجھے ٹرین میں ٹریول کرنا پسند ہے ایسا لگزری بس میں نہیں ٹرین میں بڑھیا مزہ بھی آتا
مجھے بھی اگر موقع ملے تو سب سے پہلے کہاں جانا چاہو گے
مجھے اگر ٹرین میں جانا ہے تو مجھے اس منالی جانا ہے مجھے لوناولا
اوکے ہاں شاید کشمیر یا کیرلا بھی بہت بہت اچھی جگہ ہے
ہاں اچھی جگہ لیکن لوناوا زیادہ اچھی لگتی ہے مجھے تاکہ وہاں کا موسم میں جیسا کہ میں ایے ریلس وغیرہ میں دیکھی ہوں کبھی ریل میں گئی نہیں ہوں پلان تھا لیکن ابھی بارش کے موسم میں زیادہ بیسٹ لگتا ہے نا وہاں پر تو وہیں یہ سوچ رہی تھی ابھی یہ جولائی میں جانے کا جولائی لاسٹ میں
اوکے میں بھی ایک دن وہاں جانا چاہتی ہوں
اچھا ہاں تو پھر پلان بنائیں گے ہم سب جائیں گے گرلس ٹرپ بنائیں گے مزہ آئے گا
ہاں وہاں پہ فوٹو بھی بہت سندر لگتی ہے جیسے بیک گراؤنڈ بہت اچھا ہے نا وہاں کا تو فوٹو بہت اچھا اچھی آتی ہے وہاں پر
وہ بھی رہا وہاں پہ ایسے موسم میں میگی کھانا اور قرن کھانا پکوڑے اس سارے چیزیں کھائیں گے تو پھر اور بھی مزہ آئے گا اور فرینڈ سبھی ملتے ہیں کہ بہت دنوں کے بعد پھر ڈبل مزہ آئے گا
ہوں سچک ہا
کیونکہ اس اسٹڈی رہتی ہے اسٹڈی کے تھوڑا مائنڈ سیٹ کے لیے جا کے آنا چاہیے
ہوں وہ بھی صحی ہے
اور بتا آپ کو میک اپ آپ کو کس کا مطلب کہ آپ کو زیادہ کس کا شوق ہے لائک مطلب کہ میک اپ کرنا کیاک نگ کرنا اسکن کیئر کرنا کیا ہیئر کیئر کرنا ہ مجھے تو ہیئر کیئر پسند ہے زیادہ
اچھا ہاں مجھے مجھے سیکنڈ تو نہیں مجھے زیادہ تر بالوں کا کیئر مجھے لمبے بالوں کی شوق ہے زیادہ
کیا ہے بالوں کا میرے بال بچپن سے بہت اچھا ہے لاونگ بھی ہے بلیک خیر ہے اور ایک دم سٹرانگ کوئی پرابلم نہیں ہے مجھے بالوں میں بٹ میری باڈی کیا تھوڑا کبھی کبھی ویدر چینج ہوتا ہے نا تو اس کی وجہ سے کبھی کبھی چینجز اتے ہیں تو میں زیادہ تر اپنی باڈی کی کیئر کرتی ہوں
اچھا تو اپ کے بالوں میں کیا یوز کرتے ہیں اپ
ا میرے بالوں میں میں زیادہ تر ناریل کا تیل یوز کرتی ہوں اور نیچرل معمارت کا شیمپو
اچھا میں بھی میری ہیئر کیئر کریٹین سٹارٹ کرنا سوچ رہی ہوں کیونکہ مجھے بالوں کا شوق ہے لیکن میرے بال بر رہے نہیں
ا ایکچولی بالوں سے ہماری خوبصورتی دگنی ہو جاتی ہے نا تو بالوں کا بھی موسٹ امپورٹنٹ دھیان رکھنا چاہیے اپ کو ایٹ لیسٹ کچھ اچھا ٹرائی کرنا چاہیے
وشی میں کتنے سارے پروڈکٹس ٹائپ کی ساری چیزیں کی کچھ فرق ہی نہیں پڑتا پڑھ رہا ہے میرے بالوں میں اسی لیے ابھی دیکھنا ہے کہ کچھ ہاسپٹل دکھانا کٹ کے سوچ رہے ہیں ابھی دیکھنا کیا ہوتا ہے
نہیں ہاسپٹل میں تو دیکھو ٹریٹمنٹ دیں گے اس سے اپ صحیح بھی ہو جاؤ گے لیکن وہ پرماننٹ سولوشن نہیں ہے اس سے اچھا یہ ہے کہ اپ کچھ ہربل یا کچھ ایوری کو شیمپو کنڈیشنر بہت اتے ہیں اج کل تو اپ کسی اچھی کمپنی کا ٹرائی کر کے دیکھو جو اپ کو سوٹ ہو جائے اس کو کنٹینیو کرو اپ اس اپ کا خیر گرو دھیرے دھیرے صحیح ہو جائے گا
اپ کے پاس کچھ ہے ٹپ وغیرہ ہیئر کل کی پھر مجھے بتاؤ
ہاں بالکل ہیں جیسے کہ مما اور تو جو پروڈکٹ ہے کمپنی کے میں نے یوز کی
لوگ اس کا اپ شیمپو بہت اچھا ہے اس کا یوز کر کے دیکھیے گا کنڈیشنر بھی کافی اچھا ہے اگر اپ کو ضرورت لگے کنڈیشنر کی اور تیل میں اپ صرف ناریل تیل لیجیے کیونکہ ناریل تیل کیمیکل فری اتا ہے نیچرل اتا ہے تو وہ ہماری ہیئر کے لیے بہت اچھے اچھا رہتا ہے
اچھا اچھا تو پھر ٹرائی کرتی ہوں یہی دیکھتی آن لائن ملتا ہے ن
ہاں آن لائن آپ کو مل جائے گا نا امیزون پہ مل جائے گا فلپکارٹ پہ مل جائے گا ساری ابھی تو جتنے بھی ای کامرس سائٹس ہے سب پر رہس ہی یہ تو مل جائے گا آپ کو ڈائریکٹ آپ گوگل سے سرچ کر کے ڈائریکٹ کمپنی سے بھی منگوا سکتے ہو
اچھا ہاں وہ ٹی وی میں ایڈورٹائز میں بھی زیادہ بتا سارے ماماز ارتھ ا آئل بھی آیا ہے نا اس کا
ہاں اس کے ساری چیزیں ہیں اور نیچرل ہے بالکل آپ جب یوز کرو گے نا تو اس کی فریگررینس جو ہوتی ہے نا وہ ایک دم نیچرل وائپ آئے گی اس میں تو اچھا ہے کافی میں نے تو میں ریوز کر رہی ہوں اس لیے آپ کو سجیسٹ کر رہی ہوں
اچھا ٹھیک ہے پھر میں بھی دیکتی ہوں ٹائی کرریں
اوکے اور کیا کر رہے ہو آج کل
آج کل کچھ نہیں یہی اسٹڈی میں بزی تھی تب اور پھر فون یوز کرنا اسی وجہ سے آپ کو کال کرنے کے لیے بات تین بھی
چلیے کوئی نہیں اور اسٹڈی کیسی چل رہی ہے
اچھی چل رہی ہے آپ کی
ہاں میرا بھی کافی چل رہا ہے بٹ ابھی گرمی کی چھٹیاں ہے تو گرمی دڑام سے پڑ رہی ہے باقی سب اچھا ہے
اچھا تم کوکنگ کر د وہ
ہاں کرتی ہوں نا اب کرھرتے ہوں تو سب کچھ ٹرائی کرتی ہوں کوکنگ بھی کرتی ہوں ہوم کیئر بھی کرتی ہوں سب کچھ کرتی ہوں
اچ اچھی بات ہے پھر تو
اور بتاؤ بتائیے اگلے سنڈے کو کیا کرو
اگلے سنڈے کو تو کچھ پلان کچھ پلانس کیوں بٹ دیکھنا اگر منڈے ایگزام رہیں گے تو پھر پلان کینسل ہوگا اگر ویسا نہیں ہے تو پھر یہی گارڈن جا کے کچھ کھا کے نال پانی پوری بھیل پوری گول گپا
شو پوری یہ ساری ایس کریم فالدا ساری چیزیں پ پرائز ائٹم موموز
اوکے چلیے ٹھیک ہے تو پھر ہم منڈے کو پھر بات کرتے ہیں نا
ٹھیک ہے بائے
اوکے بائے